ہلو السلام علیکم بھان
وعلیکم السلام بھائی جان
ابو چن امی چن بائی جان سب گھر پہ خھیری تھ
سب کہہ رہی آتےے آپ کے ابو جان امی جان بھائی جان سب کہہ رہیتے ہیں بھائی جان
جی جی بھائی جان سب کہ ریے رحمت اللہ کے بھائی جان آپ دیکھ رہے ہو کتنا پردوشن پھیل رہا ہے دیکھو ہمارے ایک پڑوسی ہے
وہ کیا کرتا ہے بھائی جان وہ کچڑا اکٹھا کر کے اور وہ ایک کونے میں ڈال دیتا ہے
اچھا بھائی جان
بھائی جان اس سے بول بول کے تھک گئے ہم لوگ لیکن وہ بندہ نا وہیں پہ اکٹھا کرتا ہے وہیں پہ ڈال دیتا ہے بھائی ہم ہم آپ اپنے گھر میں اندر صفائی کر سکتے ہیں چلو اندر میں لیکن باہر سے کیا ہوتا ہے بھائی جان کہ جو بوکمپدھی وغیرہ آتے ہیں تو اس سے وہ کچرا کچڑا جو کھی کھڑکیاں رہتی ہے نا وہ ہم گندی جو دھول مٹی رہتی ہے وہ اندر آ جاتی ہے بھائی جان
وہ تو ہیں بھائی جان کمپلینٹ کرائیے اس کی آپ کہ ہمارے گھر کے سامنے کچرا پھیلا رہے ہیں گندگی پھیلا رہے ہیں اور
لوگ ہی آیاد بن گئی بھ جان وہ کتنا بھی آپ بول لو سمجھا لو لیکن وہ نہیں مانتے تو میں تو یہی ہی سلاح دے رہا ہوں آ ار ونڈو ونڈو ہے جو ہماری اس میں سیسا وغیرہ لگوانا پڑے گا وہ سب ٹھیک سے بند کرانا پڑے گا بھائی جان
نہیں بھائی جان اب دیکھیے آپ شیسا لگوا دو گے تو آپ باہر کر کے جاؤ گے تو باہر تو گندگی دیکھے گی آپ کو کوئی کہیں سے ویکتی کوئی رشتے دار آتا ہے کوئی بھی آتا ہے تو اس سے فرق پڑتا ہے
بھائی جان وہ بات صحیح ہے آپ صحیح فرما رہے ہو
آپ فرمائیے بھائی جان
جی بھائی جان دیگھے جو یہ ہے یہ ہو گیا ایک اپنا یہ کیا بولتے ہیں باو پردوشن ہو گیا ہے بھائی انندے کو ہم بائک سے ہی جا رہے ہیں نہیں تو ابھی اب بائک پہ ہم ہیلمیٹ لگا کے چل گئے تو ٹھیک ہے بھائی ج چشمہ لگا کے چلے گئے تو ٹھیک ہے اگر نہیں گئے تو ایک تو اوپر سے دو اوپر اور بھائی جان آنکھوں میں دھول مٹی چلی جاتی ہے اندر تو اس سے ہمارے پریشانی ہوتی
وہ تو ہے بھائی دیکھیے سڑکوں پر بائکے چلتے ہیں ان سے دھول مٹی تو اڑتی ہے آپ کہیں جا رہ رہی ہوں بازار جا رہی ہوں کہ کہیں رشتے داروں کے پاس جا رہی ہوں تو بھائی جان آپ بائک سے جا رہے ہو گاڑی سے جا رہے ہو تو تو ٹھیک ہے آپ کو کوئی دقت نہیں آئے گی بائک سے جا رہی ہو تو آپ کو دقت آئے گی آپ کے
ا
آنکھوں میں دھول دھول بڑھے گی تو اس سے آپ کی آنکھوں کی آنکھ لال پڑ جائیں گی آنکھ بھی خراب ہو سکتی اس لیے چشمہ یا ہیلمٹ لگا کے جائیں
جی بھائی جان صحیح فرمارہے ہو
آپ فرمائیں بھائی جان
ا تو بھائی جان میں تو یہی میرے جنم میں چل رہا ہے میں تو یہی سکھا دوں گا کہ بھائی جان کہیں جائیں تو دھول مٹی سے بچ کے رہنا چاہیے ہم لوگوں کو چشمہ یا ہیلمیٹ کا پریوک کرنا چاہئے بھائی جان بھائی جان یہ وایو پردوشن ہو ہے یہ مانو شریر کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے بھائی جان
اللہ کا شکر ہے بھائی جان آپ نے صحیح فرمایا
جی اس کے اگلے اگلا پ بھائی جان دیکھو آنکھوں میں جلن کھانسی ہے اور مطلب پھیپڑوں میں بہت ساری بیماری ہو جاتی ہیں بھائی جان دھول مٹی سے بھی
کئی کارن ہے اس کے آپ کو آپ صفائی نہیں رکھو گے تو آپ کی شریر میں کئی طرح کی بیماریاں پھیلیں گی کئی روگ پھیلیں گی تو اس سے آپ کو آپ کو دقت ہوگی آپ کے بچوں کو دقت ہوگی بیوی گھر والوں ماتا ابو جان امی جان ان کو دقت ہوگی
جی جی جی صحیح فرما رہے بھائی ہم
تو آپ کو خود کہہ کر ایک آدھ بار بول کر نہیں صاف کر رہے ہیں تو اس پھر آپ کو صاف کرنا پھر کمپلینٹ کرنی پڑے گی آپ کو کیونکہ آپ
جی بھائی جان
اتنی کٹھناؤں میں جی تو نہیں سکتی وہ اور فرمائیے بھائی جان
بھائی جان دیکھو اس وسے یہ یہ ہمارے پاس گندگی وغیرہ رہی تو دیکھو بھائی جان دیکھو پھیپڑوں میں بیماری ہو سکتی ہے کینسر کا بھی خطرہ ہے بھائی جان وہ جو تنتر کا تنتر ہے جیسے کہ م چلو کوئی گرھ ویوستھا مہیلا ہے تو اس کےے بھائی جان دیکو یہ بہت ہی ہانیکارک ہے بھائی جان اس سے بہت ساری بیماری آ سکتی ہیں سریر کے اندر وایو پردوشن کے کار ہونے والی بیماریوں کے بارے میں بھائی جان کیا بتاؤں میں بہت ساری بیماریاں بھائی جان
آپ آپ بازار میں جا رہے ہو تو آپ کو فیکٹری کے مطلب ٹائر
جی جی جی ماشاء اللہ آپ نے صحیح فرمایا
اور یہ چمڑے وغیرہ کی فیکٹری اس سے گندی گندا دھواں نکلتا ہے یہ پھیپڑوں میں جمتا ہے تو آپ کو کینسر وغیرہ سانس ٹی بی یہ اپجاؤ ہو جاتی ہیں بیماریاں
جی بھائی جان ہی فرما رہے ہو آپ
مطلب آپ کی جان بھی جا سکتی یہ ایسی بیماریاں تو سرکار کو یہ کہیں خالی جگہ پر وہاں پر کوئی گاؤں ہو گھر نہیں ہو کوئی شہر نہ ہو وہاں پر فیکٹریاں لگانی چاہیے اب دیکھو ہمیں یہ تو یہ تو کہ نہیں سکتے بھائی جان کہ فیکٹریاں بند کرا دو فیکٹریاں بند کرنے سے ویکتی بھوکا مر جائے گا بے روزگار ویکتی بیٹھا ہے
روزگار آے ن ہو تو کریے گ کرریے گا
ہ اس کو اب دیکھیے آپ آپ ہیں ہمیں ہم روزگار ہیں تو روزگار ہے تو تو کرنے جاؤ گے بے روزگار بیٹھ کر پیٹ کیسے بڑھے گا
جی ہائی جناب نے اللہ صحی طرح آ خرچہ تو چلانا پڑے گا ان لوگوں کیسے بھی کر کے
بائی بائی جا
جی بھ جان میں تود یہ بار بجن اس سے اپ کالک جو آنکھ آکھوں میں چلن کھانسی اور درھ کال ایک پھیپڑوں کے روگ حیدرآباد کینسر اور دونوں طرف کی گمبھیر بیماری ہوتی کمزور روگ پرتی روگ کا چمتا بال لوگ مطلب بچے اور بزرگ اس سے پرتی سب سے ادھ سنویدن شیل مطلب بہت ساری بیماریاں بائی جیسے کہ شریر میں جان آ نا آنکھ آنکھوں پہ افیکٹ پڑتا ہے بھائی جان
ہوتے ہے آ
اگر دھل جائے گی آنکھوں میں تو بھائی جانوں تو نہیں ہونا ہے
ہ آپ دیکھیے کہ کئی طرح کی یہ فیکٹریاں ایسی ہیں ان سے پانی کی پانی کا طرح وہ کیمیکل نکلتی ہیں کیمیکلوں سے دھوئی جاتی ہیں کچھ وستوئیں بنتی ہیں تو ان کو ندی نالا تالؤ باہر جاتا ہے پانی تو اس سے ہمارا واتورن گندا ہوتا ہے واتورن گندا ہو تو ہم کیسے خوشی رہیں گے اب دیکھیے آپ پانی پیو گے ندی نالا تالا ہوئے سے تو آپ کا پانی آپ تو پی لو گے پر آ کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہمارا پیچھے سے کیا ہوگا ماشاءاللہ بھائی جان اللہ تعالی نے صحیح فرمایا فرمائیے بھائی
بجن تو واو پردوشن ایک گمبھیر چنتا کا وشے ہے جو اکثر ہمارے شہروں میں چھائے رہنے والے دند سے کہیں آگے تک جاتا ہے جبک یہ ویاپک روپ سے سویکار کیا جاتا ہے کہ وو تو سڑا ا اس کا مطلب کیا بولتے ہیں وہ چھپا ہوا پرباؤ مدومہ سمبندی گراوٹ مانسک سواستھ تو سمسیاں کا توچا کی دیکھو جو شریر آدمی کا تچا ہوتی ہےج ہے نا سے سبھ ہے یہ اور کیا بولتے ہیں یہ ا کئی استتوں میں ہم کو شامل کرتا ہے ج اس ویاپک کھوج میں ہم ہمارے سوستھ پر وایو پردوشن کے پرباؤ کے کم چرچت پہلوؤ پر چرچا کرایں
وہ تو ہے بھائی جان دیکھیے
جتنا میں تو یہی چاہ رہا ہوں بھار میں تو کہ جتنی جو یہ مانو یہ پلاسٹک کی تھیلی ہو گئی دیکھو ہم مارکیٹ جاتے ہیں بھائی جان تو مارکیٹ سے ہم سامان لے کے آتے ہیں تو پلاسٹک کی تھیلی لے کے آتے نا بھائی جان اس کی جگہ پہ م ہم کو یہ کپڑے کا بیگ لینا چاہیے نا وہ یوز کرنا چاہیے کیونکہ اس کو تھلی کو پھینک دیں گے تو بھائی جانا وہ کہیں نہ کہیں جا کے اڑ کے یا کیسے بھی چل کے وہ بھائی جان وہ پدو ساڑی ہو گیا
ادگی بجن اس کے بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بازار میں جا رہے ہو ک کچھ بھی کھا رہے ہو پیک کرا کے جا رہے ہو وہاں پر کھا رہے ہو تو آپ پولیتھیین کو ڈسٹ بین میں ڈالیں وی صر پھیکوں گی روڈ پر تو آپ کو پشو پشو اتیاد کئی وہ کارن بن سکتے ہیں ان کی موت کے کیونکہ وہ ک کھائیں گی ان میں کچھ کھانا چپکا رہ جائے گا تو وہ کھائیں گے ان کی آنتوں میں جمیں گی پلاسٹک پنی پلاسٹک پنی گھٹنے والی تو ہے نہیں بھائی جان تو اس سے ان کی موت ہو سکتی ہے موت ہو سکتی ہے بھائی جان تو اب دیکھیے آپ کو موت کسی پشو کی کے ویکتی کی موت کر کے کیا ملے گا آپ سرکار نے آپ کو ڈسٹ بین دیا ہے تو اس کا استعمال کیجیے اب سرک خود تو استعمال نہیں کرنی آئے گی اس پر خ تو ہاتھوں سے ڈالنے نہیں آئے گی آپ کوئی کرنا پڑے گا اس تو ا
جی صحیح فرما رہے ہیں بھائی میں میں بھی یہی سلاح دوں گا میرے جن میں بھی یہی چل رہا ہےھائی دیکھو جو ڈسٹ ن ہے اس میں کچرا ڈالنا چاہیے ہم لوگوں کو اور جو باہر سے سامان لے کے آئے تو ہم کپڑے تھیلے میں لے کے آئے بھ ن اس سے چلو کچھ کچھ تو بچے گا جو پشو ہیں یہ ہے ان کی جان تو نہیں جائے گی نا بھائی جان دیکھو جی جی ہم دیکھو ان کو کہیں پہ بھی ڈال دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں تو بائی جان اس سے جو دھواں جائے گا نا وہ دھویں سے ہمارے لیے بہت نقصان ہے نقصان داک ہے بھائی جان کیونکہ آج کل ن دپ دیکھ رہے ہو بھائی جان کہ یہ کیا بولتے ہیں وہ جی جی فرمائیے
میں پرماؤ بھائی جان
جی جی فرمائیے
اب دیکھیے عوام میں دھول اور دھواں ہانیکارک گیسوں کی ملن کی وہ پرکریا ہے جو آپ کی آنکھوں میں آپ کے پھیپھڑوں میں تو آپ کی پھیپڑوں میں جائے گی تو آپ کے شریر میں پوت ہوگی تو آپ کو نقصان جیب جنتو اور پریاور وہ گمبھیر نقصان پہنچے گا
جی جی ماشء اللہ اپ نے بھائی نے صح فرایا چلو آ سے بات کر کے بہت اچھا محس ہوا بھائی مجھے بہت اچھا چلگا
خود آاپس بہ جان پھر موقع ملتا ہے تو بات کرتے ہیں